ہیلو
ہاں ہو رہا ہے
والو
وعلیکم السلام ہیلو
ہاں یہ لکھی لک ہی ہے فون ہے پتا ہے اسی سے سب کا لگو ہو گیا ہے فون میں تو پھر ایسے نہیں ہو رہے تھے ہ اور بتائیے ہ ہوں ہاں
اور سب خیریت ہے اپنا بتائیے
ہاں سب یہاں بھی کہریت رہے تھے اور کیا ہو رہی ہے
بس سبھی بیٹھ
یہ ہے تو اس کو تھوڑا سا چائے واے بنا
آپ کا آواز آپ کا آواز تھوڑی پھنس رہی ہے
ہو مائی وہی کری ہ میں آئی ہوئی ہوں تو وہی
اچھا کوئی آئے ہوئے ہیں آپ کے گھر میں ہیلو
تھوڑا سا وہی ناشہ پانی ہی چلے گا تھوڑا سا
اچھا ناشتہ میں کچھ باہر سے منگواتی یا پھر بنا کر کے دیتے ہیں
نہیں بہار کہاں یہاں پہ کچھ گھر میں ہی رکھتی ہوں مچر بسکٹ لا لیتی ہو
اچھا جہاں رہتے ہیں وہاں سب سویدھا تو ملتا ہوگا نا آ پ لوگ کو
ہاں وہاں پہ تو سب یہ ہوتا ہے نا مطلب باہر تو انا جانا پڑے گا شوہر بھی نہیں ہے بچے ہیں تو کون جائے گا جانے کے لیے اسی لیے
شوہر آتے ہوں گے تو شوہر ہی جاتے ہوں گے مارکیٹنگ میں
ہی ہا ہا ہا
اچھا
ہوں
اور شو ہر کتنے بجے آتے ہیں
شو ہر تو ایک دو بجے آتے ہیں وہ ٹائم ان کا کاب تے
اچھا تو شوہر کس چیز میں کام کرتے ہیں آپ کے
شوہر کا دکان ہے چپل جوتا کا دکان ہے کپڑا کا دکان ہے
اچھا بزنس کرتے ہیں نا
ہاں
جہاں رہ آتے تھی رینٹ پ دکان کھولے ہیں اچھا تو رینٹ پہ لے کر ٹھیک ہے اب اپنا دکان ہے یا رینٹ پہ لیے ہے
ہاں ہاں رینٹ پہ ہی کھولے ہیں وہ ہ ہاں
آپ کے ساتھ شوہر بھی آ گئے ہیں
نہیں نہیں آے ہ وہ وہ ان کا آواز آ رہا تھا ہوں
اچھا
پاپا ہاں ان کو دھکے کاڈینگ کارتھیج بول رے کانو تک ترکن کرنا کرر دیں گ ہاں ابھی یہ آئے ہیں تھوڑی سی کام کیلئے ہاں ہاںے میرے کو کو نہیں آئیڈیا تھا کہ آ گئے ہیں
اچھا
کاہی جارہا تھا چانک آ جاتا ہے نا ہ ہاں
اور بتائیے اچھا آپ کے ابو کیا کرتے
ابو کچھ نہیں وہ بھی باہر پہلے جاتے تھے کمانے
اچھا پہلے سعودی میں رہتی تھی
ہاں سعودی ادھر سعودی طرف جاتے تھے ابھی تو گھر میں ہی رہ رہے ہیں ابھی کچھ نہیں کر رہے ابھی طبیعت خراب ان کا سوگر ہے نا تو تھوڑا اسی وجہ سے
اچھا طبیعت خراب تھا اچھا تو طبیعت خراب کے کارن ابھی چھوڑ دی ہیں کیا
ہاں ہاں طبیعت خراب کارن ہی چھوڑ دیے وہ
پ چول رہے تھے وہاں کام کی
ہاں دس بارہ سو کہ ہی گئے تھے
تب تو اچھا سے وہاں ان کا جان پہچان بھی ہو گیا ہوگا
ہاں جان پہچان اچھی
پھر بھی دیدی کتنا ان کام کر لیتے تھے سوادیش سے
جو ہاں دس پندرہ ہزار روپیہ کر لیتے تھے وہ پندرہ بیس ہزار ایسے کھاتے کرتے مل جاتی ہ
پندرہ بیس کھلا پلا کے تب تو سب بڑھیاں دے رہا تھا ابھی بت جاتا ہے نا لوگ تو کم سے کم دس بارہ آٹھ کھا پی کے نہیں تو
ہاں ہاں تو تو نہیں حساب سودی ہے نا تھوڑا ہیسب
ہو
ب بحال ہاں ج تو سوہر پوچھ رہے کس سے بات کر رہی ہے ہ ه ہ وہ نہیں جانتے ہیں نا جان کے بھی انجان بن جاتے ہیں
ٹھیک ہے کبھی سوہر کو لے کے آئیے گھومنے کے لیے
ہاں لے کے آئیں گے سوہر کو کبھی آپ کے پاس ہں اور بتائیے
کہہ رہی ہوںے شوہر بہت گپیں لڑاتی ہے
ہاں شہر کے رہتے ہیں دن بھر کھونے میں وست رہتی ہے کوئی کام دھام ہے کو تو کیا کروں بات بھی تو کرنا ضروری ہے نا کبھی خالہ سے تو کبھی امی سے کبھی
کچ سمجتے جیسا لگتی ہے مگر
ہاں گڑیا نا ہاں ہاں ہاں ہاں اس کے ہاں وہ اپنے پاپا پہ ہی گئی ہے
اچھا کتنے سال کی ہوگی ابھی وہ
وہ تو چار سال کے ہو چار تو چل رہی ہے ابھی
اچھا تبھی آپ کے جو ابو تھے بولے سوری کہتے تھے وہ ابھی کیا کر رہے ہیں گھر میں ہی ہیں یا کچھ کام ووم کرتے ہیں
کون
ابھی نہیں بتایا کہ ہمارے ابو
وہ تو رہتے تھھر سعودی طرف تبھی تو گھر ہی میں رہے ہیں کوئی کام نہیں کر رہے طبیعت خراب ہو گئی تب
اچھا عمر بھی ہو گیا ان کا
ہ شوہر آگیا مونا کو گھر بھیج دیجیے تو دماغ میرا خراب ہو رہا ہے
چھپ کے گ
یہ تو نیچے ہاں زیادہ ادھر ادھر وی ووی پر کچھ بہت وہ تو چلا جایا
ہاں ہاں بچے وائے سے بھی بدماشی زیادہ کرتے ہیں
ٹی وی دیکھو بیٹھ کے اور بتائیے
اور سب بڑھیا ہیں
ہوں ہوں
گڑیاں تو نمازے اسے بھی پڑھنے نہیں دیتی ہوگی اتنا پریشان کرتی
ہاں وہ خالی ایسے ہی پا امی ابو امی ابو کرتے رہتی ہے پورا دن تھوڑا سا
میں تو بس یہ نماز کیول جمعہ کو ہی پڑھتی ہوں پھر نہیں پڑھتی ا میں ڈیلی نہیں کرتی ہ اب ڈیلی
آپ کے بچے بھی ہیں کیا
ہاں ہے
ہوں کتنے بچے ہیں
ایک ہے لیکن وہ موسی کے پاس رہتا ہے
ہوں اس کو خالہ کے پاس چھوڑ دیے
ہاں
ہوں
ایپی لوگ سب اچھی ہے
ہوں اور اپ کا ابو کیا کرتا ہے
میرے ابو تو یہ دکان ہے ابو کا بھی جو گاؤں میں نہیں ہوتا ہے جڑی وڑی ہوتا ہے جو جڑی بوٹی یہ سب وہ سب خرید ہیں دکان وہ سب چیز
ہوں اس کا کیسا چلتا ہے اس کا
اس کا آپ کو کہیں گے تو س سیزنلی ہوتا ہے بہت مطلب مطلب اب زیادہ نہیں کہیں گے سیزنلی اس میں کام ہوتا ہے جیسے جو چیز کا سیزن آیا خریفرا بھی کیسے ہوتا ہے ویسے وہ سب کا بھی کوئی سیزن ہوتا ہے جیسے جڑی بوٹی نکلنے کا تو وہ سب چیز خریدتے ہیں سیجنلی وہی سب جاتا ہے وہ بھی اچھا انکم اچھا ہو جاتا ہے بیٹھے ہیں تو کچھ کر لیتے ہیں اپ
ہمم ہ ہمم چلیے اچھا کچھ کرنا چاہیے بنا
اور میں تو اس کی کار کی اسٹور بھی چلا لیتی ہوں
او ہو سنگار سگار کا اسٹور میں کیا کیا بیچتے ہیں
جتنا کوسٹمیٹک آئٹم ہے نا سارا میں رکھتی ہوں اس میں اور یہ لیڈیز کا سارا سامان رکھتی ہوں میں
لیڈ پ چڈی پر آپ بھی رکھتے
سب کچھ آپ کو وہی تو بول رہے ہیں سارا سامان رکھ
آئیں گے تو دے دیجے گا دو چار پیس
ہاں ہاں آپ قرییسیا پہنتے ہیں وہ بھی ہمارے پاس کاٹا یہ س سب مل جائے گا
اور کرییسیا کا کٹا اون بھی رکھتے ہیں ہ میں ان کا بھیج دوں گی نا رنگ اس کو کام ہے
بھیجیے گا کیا کلر بھی تو بتا دیجے گا اس میں ڈیزائن تو کوئی آتا نہیں ہے
ہمم ہوود
ہم کو بھی کچھ دیجیے گا بنا کے دے دیں گے اون
ہمم ہمم اون دیجیے گا تو اس کا تھوڑا سا بنا ہی لگے گا نا پیسہ دیکھیے ہ ن برا نہیں مانیے گا اس کا تو پیسہ لگے گا نا بنائے گا
ہم آپ کو سامان دے دیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ وہ ہم خرچے نہیں جوڑ کے دیں گے دے دیں گے
کر لیجیے گا بنا دیں گے جو کہیے بنا دیں گے توورا لٹکای تبی کیا کیا ہوتی ہے نا اس میں
ہاں ہاں
بازار جاتے ہیں نا تو کر آتے ہے تو اس میں ڈھکنے اکنے والا وہ سب بنای
ہوں
ڈھکنی اکنے والا بنائیں گے
ہیلو
افطاری یہ سب کھاتے ہیں نا تو اس ٹائم جکتے اگتے ہیں وہ والا
ہاں ہاں ہ ہوں
گرمی تو بہت ہے ادھر آپ کے سائڈ
نہیں ادھر گرمی ٹھنڈا دونوں ہے کبھی چھت پہ کپڑا آج وہ پسا رہے ہیں تو ترنت لانا پڑتا ہے پھر اوپر نیچے ایسے ہی ہو رہا ہے اور کیا
اچھا
ہوں اور آپ کے امی ابو کیسے ہیں
سب بڑھیا ہے سب
ہ امی امی کیا کرتی ہے آپ کی
امی گھر میں ہی ایسی رہتی ہے امی کچھ نہیں کرتی ہے ہم تھوڑا یہ چلاتے ولاتے ہیں تو بات وہ تھوڑا کچن وچن میں ہات ھات
ہوں میری امی کچھ کچھ یہ بیڑی ووڑی وال اپ پتا نہیں ملتا وہ سب کام کرتی ہے تھوڑا بہت پھر اسکول میں بھی
تو آپ کی ام ام آپ کی امی ہے سو یہ بیڑی پتہ توڑنے جاتی ہے یا خریدتی ہے
وہ تم وہ تو ٹھیکدار سے خریدری ورید وہ سب دیتا ہے اس کے بعد بنا کر خلی ام ویسے کر آئے گی اسی لیے میرے کو چڑ ہوتی ہے کیا ہو گیا دخل نکو دوسرا گھر جا کے بڑھیا سے کھیلے گی اور گھر میں کو آئے گا تو گلاٹھی کرے گی جاؤ کھیلو اچھے سے
گڑیاں پریشان کر رہی ہے نا
ہوں بہت زیادہ پریشان کرتی ہے کیا کرے ہوں
چاہے تو پریشان تو
ہوں آپ موسی کے خالہ کر کے گھر چھوڑ ہوں
کامم خود کر لیتی ہے کہ آپ لوگ بھی اس چیز کو کرتے ہیں بیڑی پتہ والا
نہیں تھوڑا بہت کرتے ہیں
تھوڑا بہت جان گئے ہوں گے نا بیڑی پتہ بنانے
ہوں
بیڑی پتہ بن
ساتھ میں برا کر دیتی ہوں ممی کا
اچھا
ہمم ہمم